السلام وعلیکم
وعلیکم السلام
کیا حال ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک وہ میں نا آپ کی کزن کو فام سبمٹ کرنا سکھا رہی تھی
کس کو
اقرا کو
اچھا
ہاں اس کو فارم سبمٹ کرانا تھا تو وہی سکھا رہی تھی
کون سا کس کام کا یہی کسی کام کا کہ اس نے نہیں کیا تھا
کیا تھا اس کا فارم میں سبمٹ کر رہی تھی
ہاں
تو اب وہ خود سے کر رہی ہے تو پہلے اس نے بولا مجھ
کب کب فورم سبمٹ کرنا ہوتا ہے جب نیا کام
جب نیا نمبر بولو
اچھا
آپ ٹینشن مت لو جب آپ کو نامبر کہیں سے ہوگا تو نہ آپ کا فارم میں سبمٹ کروں گی
ٹھیک ہے
ہاں
اور کس کے شعبوں کے ساتھ کی
نہیں خدا کی قسم وہ کرتی ہی نہیں ہے پتا نہیں اس کو کیا ہوا آپ کی ساتھ کی ہے اس نے چھوٹی نے فون ہی نہیں اس نے تو دن میں کیا نا دو بار پھر وہ گئی تھی بازار
جی
ہاں اور سناو آپ کو پتا ہے وہ عشتا سیریل چل رہا تھا اس میں کون ا تھی روہی
ہاں
آپ نے اس کو دیکھا بڑے ہوتے ہوئے وہ کیا ہاں
اشیتا کے بیٹے دو ہے نا اس کے ٹوینس پرگنسی تھی نا پرسوں وہ انہیں کو دیکھنے آئی ہے
ہاں
آپ نے دیکھا وہی پکچر آپ نے دیکھی
ہاں ہاں ہاں ایک تو اس نے یہ بھی بولا نا کہ مجھے مجھے خوشی ہے کہ میری ماں اب رئل میں ماما بن گئی
اس نے آئی وی ایف کیا ہے ٹین ایئرس ہاں عشتا نے دویانکا ترپاٹھی اس سے ہاں
اچھا ٹھیک
ٹینس ہوئے ہیں نا وہ آئی وی ایف سے ہوئے ہیں ٹین ایئرس کے بعد
آپ کیے یہ تو خوشی کی بات ہے
ہاں
انشاء اللہ آپ کا بھی انشاء اللہ ہو جائے
اچ اچھا
آپ کی بھی اب ٹونس انی چاہیے
انشاء اللہ اوپر والے کی مرضی
ہاں پ پھر سے دکھا رہا ہے آو جوڑا نے لیا اس کا بلیک ہاں یہ میں نے پ پچھلی ریل ہی شاید دیکھ لی لیکن اس کا یہ پک کتنا اچھا ہے
یہ پہلے ہی دکھاتا ہے نا یہ پنک کلر کا
ہاں بہت کیوٹ ہے بلیک بھی اچھا ہے یہ بسما نے لایا ہے نا بلیک بھی بہت کیوٹ ہے
بابا کیا دیکھ رہی ہے
وہ شاید سوگ
اچھا ٹھیک
ہاں
لیکن آپ نے نہیں دیکھا بلنس کے کتنے اچھے
مجھے ملا ہے
پرسوں اس نے شاید آپ لوڈ کے ٹھیک ہے بہتر
پتہ نہیں اب نا وہ تسلی سی ہو گئی ان کپڑوں کی
ہوں اور کیا میں دیکھوں گی نا وہ میں نے اس کزن کو بولا نا تے والے کے پ جانا
ہاں
تو میں دیکھوں گی وہ کتنے کتنا بولے گا اس میں کتنا لے گی مس پ گے فرا
ہاں اچھی بات ہے بارش اتنی بھی تیز نہیں ہو رہی ہے اور نارمل ہے
پتہ نہیں آپ یہی پہ خالی پڑ رہی ہے کہ کسی اور
پتا نہیں یہ نہیں پتا نہ یہ نہیں پتا اور سناؤ
بس ٹھیک
باقی
میں سیریل دیکھ رہی تھی محافظ محافظ ہوں
ٹھیک اچھا کیا دیکھنا چاہیے سیریئل بھی مجھے تو اب ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے
ہاں پاکستانی سیریلس لیکن اچھے ہیں ان سیریل سے
ہاں وہ تو ہے
نئی نئی اسٹوری ہوتی ہے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی ہے
پریمیم کاٹن مصلن دو پٹا لیکن یہ اس کو ختم ہو گئے ہیں اس کے لیے میں نے اس کو کال کی تھی اس نے بولا یہ ختم ہو گیا اور مجھے لگتا ہے ان کی شائن ویسی ہیں جیسے نا آپ کو تھی وہ اپنے میم کے پاس لایا تھا کتی کے جیسی چائنی کے پھر چک یہ نہ یہ جو میرے سام میں ہے میں کروں گی سیٹ فیس بک پہ یہ پچھلی ریل ہے لیکن ان کی یہ ہے نا مجھے پتا ہے مجھے لگتا ہے یہ میں نے سینڈ کیا آپ کو ا ان کی چمکھی نکل جائے گی ان کی چمک دمک نکل جاتی ہے پھر اس لیے
لیکن تو بھی اس کو اچھا اس کو نہیں ہوتا ہے وہ خراب
خراب نہیں ہوتا یہ بات سچ ہے
تو بچوں کے کپڑے نہیں ہوتے عموما خراب مطلب کلر ولر چینج نہ تو ہوتا
نہ ارے یہ مجھے کل بول رہی پرسوں بول رہی تھی یہ بسما کی جو نہ نند ہے نا اس نے بولا تیری دیورانی نے نہ جیٹھانی نے لایا تھا یہ کیوں فیب سے فراک سوٹ اس نے بولا اس نے سیدھے اپنے پیسے نہ ضائع کیے بولا اس کو کتنا فیل ہوا جب وہ آیا اس کو نہیں تو اچھا لگتا ہے نا جب چیز آتا ہے بلا تو اس کا موڈ ہی خراب ہو گیا
ہائے ہاں لیکن اس کو ہے نا چینج بہت ہوتا ہے وہاں
کپڑا بھی
فون پہ کچھ اور لیکن ا سام میں کچھ اور آتا
ہاں ہاں یہی بولا اس نے
آپ نے وہ لگایا وہ سوپک وک فن کا
کس کا نہیں وہ میں نے کہاں نہ وہ میں نے کہاں لا گایا
جی وہ ایس ہی آپ ہاں میں نے لگایا ایک بار میں گئی تھی نہ ہاس ٹیلسکوپنگ نین جی نہیں باہر
اچھ اچھا نینا جی کا ہاں ہاں ہاں ہاں آپ نے لاگایا تھا ہاں بلو کلر
اکانٹ
ہاں ہاں بڈرلا میں بھول بھی گئی تھی صفا بولری میرے کپڑے نکالے نہ یہاں سے یہ گرم کپڑے میں نے مما کو بولا یہ میرا نہیں ہے یہ کس کا ہے اس آلباری میں اس نے بولا ہاں تو پھر پاک ہوکہ رک نہیں ہے پھر جب میں نے غور سے دیکھا وہ نہ آیا ہی سوٹ تھا میرا
وہ اکتوبر میں لگے گا آپ کو اینڈنگ اکٹوبر
مجھے لگتا ہے بس وہ ایک ہی ہے جو نیا ہے اب انشاء اللہ اس ٹائم اگر زندگی رہی تو نیا لاؤں گی کچھ ایسے ہی نا جیسے یہ آ جاتے ہیں نا
ہمم
کاٹن کے کپڑے ایسے اسی رینج میں لانے ہیں وہ بھی تو پھر جب جب دل کرے گا انشاءاللہ تنگہ پہن لے گی لیکن قسم کھائی ہے قسم کھائی ہے میں نے کوئی مہنگا کپڑا نہیں لاؤں گی اپ
وہ ادمت ہے ان کا
نہ کاب لگاتا ہے انسان کبھی نہیں اس سے کیا فائدہ آج کوئی پراٹھے اور حلوا لاتا ملتے ہے کہیں پہ ملتے ہیں نہیں آپ کرو فون
کس کو کروں میں
اپنے ہسبینڈ کو بولو آج پر پرہاٹے اور حلوے حلوہ لے او
مجھے ممی کو بھول ہی گیا بولنا اس نے بولا تھا یہ خربوزہ پھینکو یا کسی کو دو اگر کھانے نہیں
ہاں مجھے لگا ممی کو اس نے بولا ممی کو حلوہ بناو دھوکہ میں نے سوچا یار جسے کیا ہوا میں نے جو مانگا تو
نہیں اس نہ بولا یہ خربوزہ کسی کو دو یا تو پھینکو یہ خراب ہو جائیں گے اس کو کیڑے لگیں گے یہاں پہ
چلو ٹھیک ہے جب مما اٹھے گی میں بولوں گی اس کو ان کو رفا دفع کر
اس کو غصہ آتا ہے نا اور مت کھاتے ہیں
ہاں آپ کیوں نہیں کھاتی ہو
پت نہیں میں نے پرسوں ایک کھایا ادھا ایک دن ادھا ایک دن آج میں شام کو ایک ہاں آج کھاؤں گی شام کو
تو پھر بچ گیا یہ بچ گیا ایک تو ایک باپ کو دیں گے
ٹھیک ہے
ہاں دیکھا میں نے آپ کی پرابلم ساؤٹ آؤٹ کی اب آپ میری پرابلم ساؤٹ آؤٹ کرو آپ اپنے ہسبینڈ کو کال لگاؤ
ہاں اس کو کیا بولوں پراٹھا لانا پراٹھا مارے پراٹھا مارے گا وہاں سے
کہاں سے لاؤنگا پتا نا اگر وہ وہ شام کو دیر سے آتا ہے تو اب تو کھانے کی ٹائم س کھانے کا ٹائم ہوا ہوتا ہے
پتا نہیں جو مٹھی لات بیچتا ہے نا باہر
ہاں
پاپا نے ایک دو بار شاید اس کے پاس بھی لایا تھا پتہ نہیں آج ہے اس کے پاس کہ نہیں
کیا پتا پتا نہیں اگر ہوتے تو میں مما کو بھیجتی نا اب مما اٹھے گی نا میں اسے بولوں گی
اگر آج مسالہ ٹوٹ مسالہ ٹوٹ ملے گی آپ کھاؤ گے وہ
نا
ہاں اس میں ہوتا ہے نا وہ خراب شاید ہے نا ڈا وہ اس کا مسالہ اس میں اسمیل آتی ہوگی
ہاں
وہ رات میں
ہاں ہاں بید ہی کھا پاؤ گی آپ کھا پاؤ گی
نا نا
نا اس ٹائم تو نہیں لو وہ کتنی مسالہ فخر سے لوگ لڑکیاں را راستے پہ مسالہ روٹی کھاتے اور یوٹیوب پر چڑھا تے ہم نے کھائی کشمیری مسالہ روٹی
وہ کیا ہے اور دیکھتے نہیں ہے ہم کیا کھاتے ہیں کیا نہیں
ہوں
لیکن ہم بھی نخرے کرتے ہیں سچ بات یہ بھی ہے نا باقیوں کو کیسے کھانا آتا ہے ہم کیوں نہیں کھا سکتے یہ ہم نے دماغ میں رکھا ہے اصل میں ہے نا
صحیح ہے صحیح صحیح بات ہے لوگ اتنا کھاتے ہیں میں میں اپنا بولوں گی میں شام کو کوئی سنیک کھاؤ گی پھر بار کھانا ہی نہیں
کھانا ہی نہیں ہاں سچ میں
یہ پی ہے نا یہ تیرا کوئی لڑکی ہو گی ایکس پوز کرتے ہوئے وہ تو سنیکس بھی کھائے گی کھانا بھی
کھانا بھی کھائیں ہاں سچ میں
میں تو بس اگر میں آئس کریم کھاؤں میں تب بھی کھانا نہیں کھاتی آئس کریم تو ہزم کرتی ہے لیکن میں زیادہ ہی کچھ کرتی ہوں ابھی سے مجھے شام کے کھانے کی کڑاڑ ہے میں ایک دن چھوڑتی ہوں نا پھر مجھ سے پتا نہیں کتنے دنوں کا کھانا چھن جاتا ہے
پھر پھر عادت ہو جاتی ہے نا
میں پھر میں پہلے بھی بولتی تھی نا آپ کو جب میں ایک دن چھو تی ہوں تو بس پھر مجھے پتا نہیں کت نے ہاں کتنے دن بعد موڈ آتا ہے کھانے کا پتا نہیں یہ کیا ہے بس اگر مجھے نا یہ دوپہر کھا کے کھانے میں مجھے گھاس بھی ملا کے دینا یہ میری مرچی کو وہ اچھ اچھا ہوگا تو وہ بھی میں کھاؤ گی لیکن شام کا کھانا جیسے جیل میں لے جاتے ہیں کھانے کے لیے بھاری پن سا لگتا ہے ہاں ہاں اچھی بات ہے کرو ہیلو ہیلو